س نہیں سن وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہ الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کہاں ہو اس وقت
میں نیابر میں ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کتنے بجے گئے
میں گئی تھی کال گئی تھی میں
اچھا ٹھیک اور بچے بچے ٹھیک ہے ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہ
آپ کو گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی بہن ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے سب شکر شکر اللہ کا
کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی ہوں
کھانا کھا لیا
ہاں ہاں آپ لوگوں نے کھایا کھانا
ابھی کہ نہیں کھایا ہم
اچھا ابھی اچھا ٹھیک اچھا لیٹ ہی کھاتے ہیں وہ
ہاں ہم لیٹ ہی کھاتے ہیں اور آپ بولی حال چال ٹھیک ہے
الحمد للہ کیسا جا رہا ہے بچے بچے ٹھیک ہے وہ جاتے
شکر نہیں ابھی ہے نا سامر ویکیشن بریک ہے سامر بریک ختم ہوگی انشاء اللہ جانا ہے اگلے منڈے کو
اچھا اچھا ٹوینٹیت کو جانائن گ
ہاں ہاں اور بولیے ہاں بھا بی ٹھیک ہے آپ کی اس کی بیٹی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کب آؤ گے یہاں
انشاء اللہ آئیں گے آئیں گے انشاء اللہ بچے جاتدے تھے نا سکول
اچھا اچھا ہاں ہاں وہاں پہ تو بزی ہی ہو
اتوار نا کان بیٹھ کے ہم یہاں پر
اچھا ٹھیک
اور بولیے
بس ٹھیک آپ بتاؤ آپ مجھے بتائیے آپ نے کب ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی یہ والے میں ا بھی بیٹھی ہ ہاں ہاں کھایا کھایا مجھے بتا آپ آپ نے کبھی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے آ جی
نہیں نہیں دو دن ہو گئے لگتا ہے ٹوزڈے کو میں نے کیا
اچھا ٹھیک ٹیوزڈے تب سے کوئی کام نہیں کیا
کہاں کیا ابھی نہیں اپڈیٹ ہوا تھا اب ہو گیا نا پارسو ہو گیا تھا ا اس کو بھی ہوا نا م کو بھی دوسرے کو بھی دیا نا ہم نے بانٹی کو اس کو بھی دیا اس کو ہاں اس کو کال دیا ابھی تک ہوا نہیں اس کو
آپ آپس میں پھر کر سکتے ہو آرام سے جب دس دس منٹ ملے گا
نامبر ڈائ کیا تھا مگر اس کو نہیں ہوا آپ کا کیا ہے نا آپ کو ہو گیا
ہوں ہ ہاں کیوں کہ میں کر رہی ہوں نا مجھے ٹائم ہو گیا مطلب پانچ دس دن ہو گئے
اچھا آپ ابھی پانچ دس دن ہوگئے اس کو کتنا اس میں کچھ پرابلم وابلم مت ہیں
نہ نہ نہ یہ جینوون ہے میں نے چیک کر کے کیا ورنہ میں نہیں کرتی یہ مجھے بول رہی تھی آئی مندی اس سے پہلے لیکن میں نے نہیں مانا تھا پھر جب میں نے خود چیک کیا تو یہ جینوین ہے
اچھا اچھا پتا ہے اسی بھائی صاحب نے مجھے بولا تھا اور پہلے دیکھو یہ کچھ فلاور وور م یا کچھ مت ہے میں نے بولا نہیں ان لوگوں نے دیا نا انوں کیا ہے نا اس لیے آ مجھے بھی دیا
آئیسوم کرتی ہیں بسما اکرا کرتی ہے سب تو کر ہیں ان کو
سوچا دن بھر بیٹھیں بات ہی کریں کہ آپس میں ٹھیک ہو ٹھاک ہو ہو یہ اور کیا وہ ہاں بچے جاتے سک پھر بیٹھے ہوتے نا اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں
کام ہوتا ہے
اور کہاں بھی ہو ہاں وہ کون بولے گا آپ کیا کر رہی ہو تھوڑی دیر کریں گی باتشاہ آت ت بس اور آپ ٹھیک ہو ان کو پھر اکاؤنٹ نمبر دینا ہوتا ہے
ہاں یو پی آئی کنیکٹ کرنا ہوتا مجھے نہیں آیا ابھی کیونکہ میں نے کم ہی ٹاسک کیے ہیں تو جب میں ہاں ہاں اس کے بعد آپ آ کو اور پانچ آئیں گے پھر آپ کو اور کام ہاں پھر اس اس کے بعد اور پانچیں تھرٹی آئیں گے آپ کو
اچا تھٹین آ یہ بولتی تھی آئن ففٹین
آجمت ففٹی ہوں گے پھر لیکن میں نے ناؤ ہی کیے ابھی
اچھا مجھے پہلی ہے یہ ابھی یہ آئے گا نا پھر مجھے خود سا مجھے ابھی پیالا دن ہے نا
ہاں ہاں ہاں
پھر جیسے کچھ کام ہوتا ہے جیسے کھانا پکانا پہلے نہیں آتا پھر بعد میں سب کچھ آتا ہے ویسے ہی یہ بھی ہے ابھی نہیں آئے گا بعد میں سب کچھ آئے گا
صحی بات ہے میں نے میں جاتی ہوں نا صبح پھر میں پانچ چھ بجے واپس آتی ہوں پھر میں چھ بجے کے بعد یہ کرتی ہوں
آج آپج آج چھٹی ت آجی نا سنڈے
آ چین سڈے ہاں
ہاں اچھا اسی لیے
ہاں ورنہ میں سات بجے کے بعد یہ کام کرتی ہوں کیونکہ مجھے وہاں کا بھی دیکھنا ہوتا ہے نا
ہاں یہ ضروری بارش پڑ رہی ہے وہاں پہ
ہاں ہاں تھوڑی تھوڑی پڑ رہی تھی
ہاں ادھر بھی پڑھ رہی ہیں مگر ابھی ابھی پڑھ رہی تو م گرمی بہت ہے پھر بھی بارش پڑ رہی نا پھر بھی گھر میں وہاں پہ بولتے ہیں نا ہوٹلوں میں پانی گیا وہاں پہ بہت حالات خراب ہے پہلگام میں
ہو گئی ہے ہاں کیونکہ وہ ہے نا ہے رول جو جو اس لیے
ہاں ہاں اسی وجہ سے ہو میں نے کال دیکھا تھوڑا سا دیکھا میں نے وہاں پہ کوئی گاؤں ہے پتہ نہیں کس کا ن کون سا گاؤں ہے کاناام بولا تھا مجھے سمجھ میں مگر نہیں آیا وہاں پہ بیٹھے تھے نا صاحب پھر میں نے فون باندھ ہی رکھا یہ اس لیے میرا فون ا بھی بچارا ریسٹ پہ بچے م بار نہ لارا ہی ہو ج وہ مجھے اھر یہی بول رہے ہو مجھے ب بہن کی بول رہ مجھے دے دو اس میں ڈاٹا بھی ختم ہو جاتا ہے اسی واقت جب سے چھٹی ہوگی
اب کہاں نہیں وہ کہاں ہے ابھی گھر پہ ہی
بیٹی میری ہے نین حال ہے میں اور یہ ہے اس کہ میری ہے نا ممی کی بہن ان کے گھر میں ہے دو بچے
ہاں ٹیوشن زیادہ میٹ دکھے نا آج اسی لیے میں نے گھر میں ہی رکھا اس کو ہاں نہیں اس کو میٹر میں نے بولا اب اور کیا
اتنی جلدی ٹ پت ہی نہیں چلتا
پتا ہی نہیں دھیان د ہیں نا اس کو میں نے بولو اس لیے آپ بیٹھو اسی کر گوجارا ہے نا اپنا سر یہ مادر لینڈ کا حساب ہے اسی کے پاس جاتا ہے نا وہ پارٹ میں نے بولا آپ بیٹھا ادری ٹیوشن جانا ہے ضروری میٹرک پاس کرو گ پھر آپ کی آپ کے اوپر سب کی نظر ہے کون کون کیا کرتا جان کو بھی ہے نا بانٹی دیدی کےی اس کو بھی اور ان کی کازن کی اس کو لالی جی کو جاں دی ان کی کازن کو
ہاں پتا نہیں تو وہ اتنے بڑے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے
بانٹیے د تی کہین نہا وہ یہ نندند جو بھی مارے ہیں جو بھی مار رہے اس کی بیٹی کو بھی ہے میڈرک
اچھا اس کی بیٹی کو بھی اچھا اچھا بہت بچوں کی اس لیے کمپٹیشن ہے
اس لیے ہم بولتے ہیں محنت کرو زیادہ اس لیے بیٹھایا ادری ہے بولتے کہ رہو چپ کیا بولتی ہو مجھے پت ہے مجھے کیا کرنا ہے ایمار جان د کر مجھے پت ہے کرو آپ چوپ آپ کیا بول رہے ہیں پھر چوپ کر میں بول رہا آپ کی مرضی ہے اوبچ ار بھی کون کون ہے اس وقت
گھر پہ ہے نا ہم نہیں ابراہیم ہیں آر ب آئے نا اور ہاں رابو دی بھی آئی واپس
اچھا وہ وہ نکل گئی میں نے دیکھا نہیں اس کو وہ نکل گئے ہیں پھر
ہاں اس نے کہا تھا نا میں جلدی آؤں گی
اچھا اچھا اچھا
کیونکہ یہاں پہ مت کوئی تھا اسی لیے بس ٹھیک آپ بتاؤ میں بتاؤں گی نا اس کو نہیں جاتا ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو ہوگ
ٹائم لگ
سیونتھ بھی چلا
سیون منٹ ہو گئے
ہاں ہے نا
کیا ہے اب سیون اے نائن ٹین اب تین میں لٹیں
ہاں تین منٹ اس کو بھی کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں لگتا ہے اور اچھا چیسے یہ
نہیں میں بیٹھی ہوتی دیکھو بچے جاتے ہیں صبح سکول وہاں سے آتے ہیں تھوڑی دیر کھیلتے ہیں پھر ٹیوشن کا ٹائم پھر ٹیوشن سے آتی اس کے بعد لیتے ہیں وہ پھر شام کو میں خود دیکھتی ہوں فون کو جب تک میں میری جاگی ہوتی نا تب تک میں فون دیکھتی ہوں اس کے بعد میں سوتی ہوں میں کر سکتی ہوں کیونکہ بچے جائیں گے نا س پرابلم کچھ نہیں ہے
کسی کے پس اب آ آدھا گھنٹہ بھی فری نہیں ہوگا وہ آدھے گھنٹے میں آرام سے پانچ ٹاسک ختم کر سکتا ہے
یہ بولتی تھی ایمن بار کے ساتھ بھی بات کرنے وہ بھی لیڈیز ہیں
باہر کے ساتھ کون باہر مجھے نہیں کرو ابھی ہم آپس میں ہی کریں گے
ہم آپس میں یہ کہ رہیں گے کہ میں بولوں گ کہ اس کو مجھے باہر والال کے کسی کا نامرنی چاہے ہم آپس ن کریں گے جیسے آئی سوم ہے آئ من ہے آپ ہو نیلم ہو
میں نے بھی کیا نا میں نے آئی مندی کے ساتھ کی بسما کے ساتھ کی جو ہماری ماں میری بہن ہے بسما اور بس ان دو کے ساتھ میں نے کی بس ابھی مجھے اکر کے ساتھ بھی کرنی ہے آئیسوم کے ساتھ بھی کرنی ہے ہاں
کے ساتھ بھی میں کراروں گی میں اپنے لوگوں میں بولوں گی میں باہر لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں کرالوں گی بس آپ لوگوں کے ساتھ آپس میں کریں گے بات
ہاں آپ اس میں کر سکتے ہو آپ
نو منٹ ہو گئے
ہاں دیکھا اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے نو منٹ کیسے ہو جاتے ہیں
ج کو جلد ہی ہو جاتا ہے اٹین ہوگا تو بند
ٹین فائیو پہ بند کرنا ہے ہاں ٹین فائیو پہ آپ وہیں سے کاٹنا کیونکہ آپ نے وہی سے کیا ہے نا ہاں کرو اور اگر فری ہو
نہ بعد میں کریں گے نا اور یہ بولیں گے میں نے بولا مجھے واش روم جانا ہے اس نے بولا تھا جیا نے آج چائے دے دو ہاں دانے بول جاہائے یہ بولتے ہیں آئمن وھ واش روم جانا ہے پہےٹیرو باہر نہیں دے گی
اچھا ٹھیک ہے
نمبر لگا نہیں مجھے آپ کی آپ کا نمبر جلدی مجھے لا گیا مائٹی کاانی
نہیں اس کا اس کا ابھی نہیں ہوا نا اپ ڈیٹ دیٹ وائی ابھی اس کو لگے گا دو دو دن
مجھے بھی دو دن لگے نا ہاں مجھ مجھ بھی دو دن کے بعد آ گئی کال پرارسو کیا تھا کل آ گیا نا مجھے
میں نے اپنی فرینڈ کو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کی اگر اس کو بھی آئے گا
دیکھو ہمیں بات کرنی ہے میں بہن کے ساتھ کرتی ہوں نا بات میں اس کے ساتھ بھی کروں گی بات گھر کا پوچھ بھی حال چال بہن کے ساتھ س میں نے بولا اس کو اس نے بولا اس میں کچھ مات ہے بس نہیں آپ کر سکتے ہو وہ بات نہیں ہے اور اور ٹھیک ہو آپ کو کتنے آ گئے ہیں
کیا کیا
بس
پیمنٹ ابھی مجھے یو پی آئی کنیکٹ ہی نہیں ہوا اب ابھی میں نے اتنے ٹاسکس مت لیے ہیں ادھر سے اسی لیے
لینے
مطلب یہ کسی کو جلدی آتا ہے کسی کو بر میں آتا آئے سمجھ میں لیکن جمع ہوئے ہوں گے آئے سمجھ میں چلو ہاں ہاں ہاں ٹین فائیو پہ کٹ کرنا
اچھا ٹین فورٹی یہ ہو گیاب فور ٹین فورٹی فائیو ہو گیا
مٹ فو سیکڈ ڈ میں نے بولا تھا آپ کو یہ ففٹی ون ہو گیا چلو کاٹو کوٹو آپ